ٹھیک آج کا دن کیسا ہ
آج کا دن کیسا رہا
اچھا تھا میں اور نکالتی ہوں ہے نا ہ بس اچھا تھا آج میں صبح سو کرو تھی میں ابھی اپنے سے کر لوں نا ٹھیک ہے میں بیچتی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ہوں اور سنا تم کیا کر رہی ت گھر پہ سب لوگ ٹھیک ہے نا تمہارے
میرا بھی ٹھیک چلا بس تھوڑا ٹائرڈ فل ہو رہا تھا مجھے
اچھا تم پریشان بہت ہو رہی تھی رس نہیں ہو رہا ٹاس نہیں ہو رہا کوئی مل نہیں ہی رکھ لیکن میڈم کا آج کال آیا ا بولی کہ کچھ لوگوں نے جلدی جلدی کر لیا تھا آرام آرام سے کرو زیادہ ٹینشن مت ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے کرنے دو
وہی مجھے ٹینشن ہو رہا ت کہ کب کمپلیٹ کروں
ویسے ہو جائے گا کبھی سوچا تھا کہ ہم اتنے اچھے دوست بن جائیں گے
ہسٹلی نہیں بٹ آئی ایم ہیپی فی ویڈڈ
اچھا ویسے سیم پہلے تو نارمل سی بات ہوتی تھی ہماری نا
ہاں اور اپ ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کر لیتے ہیں جب تک شیئر نہ کروں تو سکون ہی نہیں ملتا کچھ چیز کرنے سے پہلے بھی شیئر کرنا ہوتا ہے کرنے کے بعد بھی تاکہ گڑبڑ نہ ہو کام
کچ کڑ پڑ لام
خاص کر مجھے مجھے م یہ بھی چیز کرتے ہ فسٹ آپ سے پہلاے پوچھتی ہ یہ کر رہی ہوں میں اچھا یا نہیں دین آگے تبھی میں آگے بڑھاتی کہ ہاں یہ صحیح ہے دیدی سے اپروول ہو گیا تبھی میں آگے بڑتی ہوں ورنہ اگر آپ بولے نہیں تو پھر میں آگے بڑھتی ہی نہیں
ہے میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے دیکھو کہ آن لائن میں سب چیزیں صحی نہیں ہوتی ہیں اور ہم محنت بہت کرے جاتے ہیں بٹ ضروری نہیں کہ اس کا پیمنٹ ہمیں مل جائے تو بت سوچ سمجھ کے میں بھی بہت قدم رکھتی ہوں ہر ایک چیز میں اپنا دماغ لگاتی نہیں کیونکہ میں نےر کر لیا مجھے ایکسپریئنس ہو گیا ہے میں نے کہاں اپنے آپ کو انویسٹ کیا کہاں میں نے نہیں کیا مجھے بہت سارا جگہ پہ اپنے آپ کو بےیکار یوز کر دیا جس کا پیمنٹ مجھے ڈھنگ سے آیا نہیں تو میں نہیں چاہتی کہ تم پنسو ایسی جگہ پہ
ہاں وہی مجھے آپ ایسا نہیں کرتے کہ ہاں یہ وورک میں کی ہوں ایسا آپ فرسٹ آپ ٹرائل کرتے ہو فرسٹ آپ دیکھتے ہو کہ ہے ورک ہے وہاں پہ مجھے بھی نہیں لے کے جاتے وہ آپ ڈائریکٹ مجھے میں اور آپ ہی کریں ا ایسا نہیں بولتے فرٹ مائک کر لوں گی اگر مجھے ٹھیک لگا تو ہی آپ کو ڈالوں گی تاکہ وہ آپ میرے پیسے بھی بچاتے اور مجھے وہ کام سے بھی بچاتے جو آ اچھا رہےا اسی میں ہی ڈالتے ہو اگر آ اچھا نہیں رہا مے پیسے بھی ویسٹ نہیں کر تو خود کے پیسے ویسٹ کر ہو جائے تو چلے گا آپ کو لیکن میرے ویسٹ نہیں کراتے ہو آپ
ہاں میں میں ہمیشہ ایسا ہی سوچتی ہوں کہ بھائی میں پھس جاؤں پنس جاؤں کیوں میں کسی کوھنساؤںب دیکو یہ والا جو میں کر رہی ہوں ن یہ مجھے ایک ایز ا پروفیشنل لگ رہا ہے کیونکہ ایک پروفیشنل کمپنی ہے میں نے اس کی ریٹنگ دیکھیے ڈھائی سو روپئے میں نے نہیں رکھتا ہے لیکن اس کے بد میں ہم کو ہم کو کال دن میں پچاس نمبر آنے ہیں اس دن میں نے کل میں نے کال کیا میں نے پچیس نمبروں پہ بیٹھے بیٹھے کال کر دیا تو پچاس نمبر کوئی میں نے نہیں رکھا پچاس میں ایک جوائننگس تو نکل آتی پھر میں تمہیں فیس بک میں انسٹاگررام میں پوسٹنگ کرنا سکھا دوں گی میرے پاس وہاں سے بھی نمبر تو ہمیں تھرٹی فائیو سے ففٹی جوائنگ شاید تھرٹی فائیو کا ٹارگیٹ ہے اگر ہم نے چیو کر لیا بارہ س سیلری ملے گی اگر ہم نے اس کا آدھا کیا تو چھ ہزار ملے گی اگر ہم کو پارٹ ٹائم کرنا ہے تو ہم پارٹ ٹائم کریں گے یعنی اس کمپنی میں نا پریشر نہیں ہے پریشر بالکل نہیں ہے کہ ہاں ایک گھنٹے بھی نکال کے تم نے دے دیا یہاں پر کال کر لیا تو بس ہو کیا کام ہمارا ایک دو گھنٹے بیچ میں بریک ملتا ہے لنچ بریک ملتا ہے سنڈے ملتا ہے تو میں نے اس کو ٹرائی کیا ہے مجھے ایک پروفیشنل لگ رہا ہے کہ ہاں کیونکہ میں نہا چاہتی ت جیو کمپنی میں کام کرنا جیو ہے ایئرٹیل ہے ان میں کالنگ کورک ہوتا ہے نا اس کی ویکنسیز بھی آٹ رہی ہے میں بتاؤں گی ت کو وہاں بھی اور جو میں نے ایپ دیا ہے نا اس میں بہت ساری ویکینسیز تم ورک فرام ہوم کی تم نے پروفائل بنا لیا اس میں
نہیں بنائی میں ابھی وہی میں ج سوشل میڈیاات یز ہی نہیں کرتی جب آپ بولتے
نہیں نہیں دیکھو ایلیکیشن ج جب آپ تم نے اپلیکیشن اپنا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لو گے تو وہاں پر آپشن آئے گا پروفائل کا پروفائل میں آپ سے سب کچھ پوچھے گا آپ کی ایجوکشن ایکسپریئنس ریزیوم اپلوڈ کر دینا جب تم سب کچھ کر دو گی نا تو اس کے بعد میں آٹومیٹک آپ کے پاس میں جابس آتی رہیں گی آپ کے کے اکارڈنگ ایکسپیرئنس ڈال دینا ٹیلییکالنگ کا چارک روٹر کا نس ڈالو گے تو اس ریگارڈنگ ہم کو ہمارے پس پروفائلس آتی رہیں گی ہمیں ایک جاب تھوڑی لے کے بیٹھنا میں امیزون کے چکر میں پڑی ہوں تو مجھے امیزون کی اچھی جاب ملتی ہے
زیادہ تر تو دیدی اس میں مطلب کہ زیادہ تر جو بھی ہم اب ورک فرام ہوم سرچ کریں نا اس میں لیپ ٹاپ ہی مینڈیٹری بولتے نا
نہیں نہیں لیکن بغیر ٹرینڈنگ میں بتا رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ کے بغیر بھی کام ہو جائے گا آپ کو موبائل سے میرے پاس تو نہیں ہے ہاں میں کرتی ہوں موبائل سے کیوںہ گوگل شیٹ وغیرہ آتی ہے نا اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ تو ہم یہاں پہ گوگل شیٹ اپلوڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ہاں وہ انہوں نے بتایا کہ ایسا میں نے ٹریگ ہے
وہ آپ مجھے لاسٹ ٹائم فلپکارٹ والا سینڈ کی تھے نا اس سے آپ بتیں کہ لیپ ٹاپ ہی
سے مانگ ہاں نہیں نہیں وہ جس کے تھرو میں نے نے اس کو بلاک بھی کر دیا مے فرینڈ نے وہ ریکمنڈ کیا تھا پھر میں نے ڈائریکٹ جب ان سے بات کی نا وہ جوائننگ چارج لے رہی تھی پندرہ ہزار روپئے لیکن ایک دم ان بول رہی تھی بہت ہوتا ہے پندرہ ہزار تو وہ ڈائریکٹ جوینک بول رہی تھی فلپکارٹ میں تو میں نے کہا پندر ہزار تو بہت ہوتا ہے اتنی تو سیلری بھی نہیں ہے تیرہ ہزار سیلری ہے آپ پندرہ ہزار بتا رہے ہو تو ب دو تین ہزار کی بات کی تو اتنا پیسہ دو ہزار بھی نہیں دینا ہے دو سو ڈھائی سو چارجز ہے تو ہم چلو افورڈ کر لیں گے چلا بھی جائے گا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی کہ بھائی چلو صحی رہ خرچ کر دیا ہے نا لیکن ہزاروں میں کسی کو انویسٹ کرنا تھوڑی نہ دین پیسا اور یہ سب چیزیں میں تو کسی لائن پہ آنا میں پروفائل بنوا دوں آپ کو ن پہ پہلے ہی ٹاسک کر لینا اور جب فری ہو جانا تو اس کے بعد ت کو نیا ٹانسک آ جائے گا وہ بہت ایزی ہے لیکن ایک ساتھ کل نہیں بیٹھنا ابھی باقی ہے نا ٹائم ہمارا اور بتاؤ تمہارے گھر پہ ممی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے گھر وہی میرے مجھے ورک فرام نہیں میری سسٹر ہیں میرا ایک بڑا بھائی ہے پھر ایک چھوٹا ہے میں سیکنڈ نمبر
اچھا سیکنڈ نمبر تو سسٹر بڑی ہیں
میرا بھائی بڑا ہے سیکنڈ میں ہوں پھر میری چھٹی
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا وہ سب اسٹڈی کرتے ہیں
ہاں اسٹڈی کرتے ہیں ابھی میں بھی سیکنڈ ایئر ہوا ہے نا
اچھا بی ای سیکنڈ ایئر وہا ہےا
نہیں صرف سیکنڈ ایئر ہوا ہے میرا ٹویلتھ ہوا ہے
اچھا ٹویلتھ کمپٹیٹ کمپلیٹ ہو گیا ک ابھی کر رہی ہو
نہیں لیکن یہاں گورنمنٹ کالج ہے لیکن اتنا اچھا پڑھاتے نہیں اس سے زیادہ پھر اگر فیس کے ہیں لیکن زیادہ فیس ہے سیونٹی تھاؤزینڈ ہے اتنا افورڈ نہیں کر سکتی تو میں س لیے آگے کنٹیینیو نہیں کری ہ اس لیے میں کنٹینیو نہیں کیا ہاں لیکن اس کا پیمنٹ لیکن زیادہ یہ مانگ رہے ہیں پیسے پرائیویٹ میں
زیادہ مانگ رہے ہیں نا اچھا ہمارے ادھر اتنا فیس نہیں ہوتا
یہاں پر ہمارے ہمارے یہاں پر زیادہ اب بھی نہیں ہے دیدی یونیورسٹیز ہاں کہ تین چار ہیں صرف وہ بھی انجینئرنگ کی نہیں ہے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں صرف بی سی اے کے ہیں بی اے کے ہیں یہاں گورنمنٹ کالج ہے لیکن وہ گورنمنٹ کالج میں کیسا ہے سر ہی نہیں آتے وہاں پہ پڑھانے کے لیے کچھ
اچھا اچھا تو تم نے کیا کیا انٹر میں کون سےا سبجیکٹ
میں میں ٹویلتھ سائنس لی تھی
سائنس لیتی تمہ سائن سائ بی ایس س کرنا ہوگا نا
ہاں بی ایس سی ہاں بائیولی ت میں بی س سیے لی تھی پی سی ایم بھی لی تھی میں تو ابھی میں بی سی ا کا ہاں ابھی میرے میرے گھر پہ میرے سب خوپو لو بول رہے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت پیسے د کے اگر ڈائریکٹ ڈگری ملتی تو لے ل نا ہم دیں گے پھر تو ایسا آ لائن مطلب کہ زیادہ تر ڈگری کے اوپر ہی جاب دے رہے نا
لیکن ڈائریکٹ ڈگری مجھے نہیں لگتا کہ ملتی ہے بھائی اگر ادھر مل رہی ہو تو لے لینا
وہ بول ہاں سب لوگ بول رہے ہیں کہ مل رہ ہے لیکن وہاں پہ پیسے سے زیادہ مانگ رہے ہیں تو اسی لیے میں پیسے ہاں ون لھ ایسا مگ
باپرے ہیں
تو پھر میں یہاں پر ہی
ٹرائی کرنا تھا نا گورنمنٹ کا توم ایک بار انٹرنس دینا تھا بہت سستے میں اسٹڈی ہوتی ہے وہاں پر اور وہاں پر اوپن کلاسز ہوتی ہیں آپ کو صرف ایگزامس میں ہی جانا ہے آپ کو ریگولر نہیں جانا
وہی ابھی میں میں ان کو ٹرائی بھی کری جو ڈگری دیتی ہوں کر کے بولے تھے نا میں ففٹی کے دیتی ہوں مجھے ایکسام آگے بٹا دو یا تو ایکسام لے لو کر کے کیونکہ میرا گیپ ہو ہے وہ بوللی کے ٹرائی کرتا ہوں لیکن کیسے زیادہ مانگ رہے ہیں
اچھا اچھا چلو تو دیکھو اپنی اسکرین دیکھو یہ ایپ اسٹپ ہے نا
ہاں
اسٹاپ کرنا سےاہ چلو پھر کرو ہے جتنا ہو سکے کر لو ہے چلو رکھو اللہ حافظ
ہو گیا دیدی بائے
ہاں ہاں ہاں